وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
پائ جے نا
او جی الحمد اللہ اللہ کا کرم ہے
ہاں بھائی جان آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
جی الحمد للہ سب خیریت سے ہیں اور آپ بتائیے
ہاں بھائی جان اللہ کے کرم سے آپ نے کھانا کھایا
جی الحمد للہ میں کھانے سے پورا شیر ہو چکا ہوں اللہ کا کرم میں بہت اللہ نے بہت اچھی روزی رتاا فرمائی
چلیے جٹھیک تو آپ کیا کہتے ہیں ابھی
جی بھائی
آپ کیا کر رہی ہو ابھی
جی میں بہت مشکلوں سے گزر رہا ہوں ابھی میں ابھی مطلب میں نوکری نہیں ہے نوکری کھو چکا ہوں ایک اور غربت کی حالات بن چکے ہیں میرے اوپر
ہاں بھائی جان تو آپ کے ساتھ یہ مسائل ج رہے ہیں تو ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے
جی جی
چلیے بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب کہ غریبی سے صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں ہے میرے باس تو دلی پی کا مطلب ہے جب کسی انسان کے پاس اپنی مطلب کہ بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی حالانکہ وسائل نہ ہو جیسے اچھا کھانا صاف پانی کپڑے مطلب کہ رہنے کی جگہ تعلیم اور مطلب کہ علاج کی سہولیت جب یہ چیزیں کسی کو نہ ملے تو اس زندگی کو بہت مشکل ہو جاتی ہے تو وہ زندگی بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے تو آج بھی دنیا کے بہت سے لوگ غریبی کا شکار ہیں تو بہت سے بچے ایسے ہیں جو وہ نہیں جا پاتے کیونکہ ان کے والدین کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ کو مطلب کہ وقت کی روٹی کے لیے دن بھر محنت کرنی پڑتی ہے پھر بھی ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے یہ حالات صرف ایک ملک کے نہیں بلکہ دنیا کے کہ بہت سے ملب ملکوں میں دھی جاتی ہے تو میں آپ آپ سے بھی پوچھ سنا چاہوں گا اس بارے
جی آپ نے پورا درست فرمایا میں آپ کی
ہاں ہاں
میں یہی کہنا چاہ رہا تھا بھائی کے بربج صرف خالی شیخ کا نام نہیں بلکہ خالی دستر خان بجھے ہوئے چلہے ادھورے خواب ہو امیدیں اور بے بس نگاہوں کا نام بھی ہے
ہاں ہاں بائی جان
اور غربت انسان سے صرف دولت نہیں سنتی بلکہ اس کی خودداری اطمینان اور کئی بار اس کے ارمان بھی چن لیتی ہے
ہاں بھائی
اچھ اور جب کسی گھر میں غربت دستک دیتی ہے تو اکثر خوشیاں اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے بچوں کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے نوج نوجوانوں کے خواب بکھڑ جاتے ہیں اور والدین فکر و پریشانی میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں
ہاں بھائی جان ہاں بائی جان تو
ہاں
فما ہ مگر جو غریبی کے بہت سے اسباب ہے اگر میں آپ کو بولوں تو سب سے پہلا ازباب بے روزگاری ہے ال کہ جب لوگوں کو کام نہیں ملتا تو ان کے عام بند ہو جاتی ہے مطلب کہ دوسرا مطلب کہ سبب تعلیم ٹھ کرنی ہے سمت ہسی ہوتا ان کے لیے اچھی نوکری حاصل کرنا بہت مشکل جاتا ہے تو تیسرا سبب مہنگائی ہے تو جب روزمرہ کی چیزوں کی قیمت بر جاتی ہے اور مطلب کہ آج آم دنی ہوتی تو غریب لوگوں اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے
جی
آپ ہاں آپ کی مل کہ آپ میرے من میں ایک سوال تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس دری غریبی اور انمپلائمنٹ کو کیسے دے کر سکتے ہیں
جی آپ کی آواز تھوڑی مجھے صحیح نہیں آ رہی ہے
ہاں بھائی میں نے بولا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس غریبی اور بے روزگاری کو دور کیسے کر سکتے
غریب بھی اور میرے بھائی میرے اجیت بست غریب بھی ہے ربت کو دور کرنے کے لیے ہمیں خد ہونا پڑے گا سب سے پہلے تو ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا اور غربت کے لیے علم بہت دولت جسے نہ کوئی چڑا سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے دولت دولت تو ختم ہو سکتی ہے لیکن علم انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اسے عزت روزگار اور کامیابی کرتا ہے
اچھا
جس قوم نے تعلیم کو اپنا شعار بنایا اس نے دنیا کی قیادت کی اور جس نے جہالت کو اپنایا وہ غربت اور پسمانگی کا شکار ہو گئی
ہاں ہاں بھائی جان
اور دوسرا حال ہے محنت اور جدو جہد
اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کچھ مطلب کہ علاقوں میں جنگ قدرتی آفت اور بے انصافی بھی غریبی کا سبب بنتی ہے جب گھر تباہ ہو جائے روزگار ختم ہو جائے اور لوگ بے گھر ہو جائے تو کی زندگی ہی مشکل ہو جاتی ہے غریب کی بہت سی نقصانات سب سے پہلے نقصان صحت پر ہوتا ہے غریب لوگ اکثر اچھی مطل اچھی رازی نہیں کہہ پاتے ہیں تو جس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے کیا لوگ وقت پر دو اب بھی نہیں لا سکتے تو وہ اکثر مطلب کی بیمار کی حرق نہیں ہونا چاہیے نا
جی آپ نے درست فرمایا تو اس کا حل اسلام نے نکالا ہے اسلام نے زکات صدقہ اور کھییرات کا بھی نظام قائم کیا ہے
ہاں بھٹا
تو اسلام نے مال دار لوگوں پر غریبوں کا حق فرض کیا ہے اگر ہر صاحب نصاب مسلمان ایمانداری سے جکات ادا کرے تو کتنے ہی غریبوں کے گھروں میں خوشحالی لوٹ سکتی ہے
ہاں بھائی جان بت کی بات کی آپ نے
آج حال اس کا یہ بھی انصاف اور بیانت داریی
ہاں بھائی جان ہاں تو اسی کے ساتھ اگر میں پتا ہوں کہ غریبی کا اثر صرف ایک شخص نہیں ہے بلکہ مطلب کہ پورے مشاعرے فرد ہوتا ہے جب بہت سے لوگ غریب کو تو جرم بے روزگاری اور بے چینی میں اضافہ ہو سکتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے ملقی زیادہ لوگ پشال نہ ہو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ غریبی کو کم کیا جا سکتا ہے اب اب میں بولوں بولتا ہوں کہ غریبی کو کیسے بند کیا جائے ساتھ جا سکتا ہے سب سے پہلے تعلیم کو عام کرنا ضروری ہے تو جب ایجوکیشن ملب کہ سب بچوں کو ملے گی تو لی پھر وہ آگے جا کے کلیئر کےئی حد تک کہیں سے آگے بھی پہنچیں گے تو کچھ کہ وہ کچھ نیا نیا بنائیں گے اس سے کیا ہو کے جنگل ڈولپ کرنا شروع کر جہ وہ تاری ہی وہ طاقت ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے تعلیم سے اچھی م کہ نوکری حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کی حالت بہتر بنا سکتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ کہ روزگار کی زیادہ مل ممکن پیدا کیے جائے مطلب کہ امپلائمنٹ
جی درست فرمایا
سب کو میں تو ہاں جب لوگوں کو ایمانداری سے کام ملے گا تو وہ اپنی محنت سے اپنی زندگی سدار سکتے ہیں نا
جی جی جی رور فرمایا آپنا
آپ کی آواز اچھی سے نہیں آ رہی ہے توب کرپیا کر کے اپنے فون کو اچھے سے رکھیں
ہوں
ہاں تو ہمیں بھی
ہاں
ہاں تو ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اگر ہمارے آس پاس کوئی غریب یا ضرورت مند ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے کپڑے کھانا کتاار یا کوسی پانکہ مالی مدد بھی کسی کی زندگی میں بڑی خوشا لا سکتی ہے اس کی زندگی بدل سکتی ہے چھوٹی چھوٹی مطلب کہ چھوٹی چھوٹی قدم ہم اگر اٹھائیں گے اس کی طرف تو پھر آگے جا کے وہ بہت بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے ہے نا
اور اس کا ہر ایک ہر ہنر مندر بھی ہے
ہاں بجے
اس کا ایک ہل ہونر مندر بھی ہے
ہاں بھائی جان بالکل سےح کہاب میں نے آپ کی باتوں سے سہمت طح
ہاں بابا کمی جات سک اور خیراتی مل کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے جو آپ نے ابھی ابھی بولا تو یہ صرف نبد کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ انسانیت اور اندر قت آ ہے جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو معاشرہ ہوتا ہے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مری بھی ایک بڑی مکل ضرور ہے لیکن اس کا حل بھی موجود ہے اگر مر حکومت معا تھا اور ہم سب مل کر محنت کرے تعلیم کو ب فروغ دے جی بائے کا مطلب موقع پیدا کرے اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرے ان غریبی کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں یاد رکھیں کسی بھی مل کے معاشرے کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب ہر انسان کو عزت کے ساتھ ساتھ جی کا بھی وہ کا ملتا ہے ہ ہاں میں اسی کے میں اسی کے اوپر آپ سے بھی پشیننا چاہتا ہوں ا
جی آپ نے بہت ساری باتیں ہوتی جی فرمائ اور میں آپ باتوں سے سہمت ہوں وہہت درست فرمایا آپ نے میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیں صرف عبادت نہیں بلکہ خدمت یا خلق کا بھی درسہ دیتا ہے
سب سے بہتر انسان وہی ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے زیادہ فائدے مند ہو اور آج آج اگر ہم علم کو اپنا ہتھیار محنت کو اپنا شیار ہے دیانت داری کو اپنا کردار اور رحم دلی کو اپنی پہچان بنا لے تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا معاشرہ غربت سے پاک ہو جائے گا
تو اگر ہم دونوں نے بات کی تو ہمیں اس کو آگے بھی نہیںے جانا چاہیے بلکہ تو ہر اسکول میں ہر انٹیٹیوشن میں اس کے اوپر فنکشن رکھی جائے لوگوں کو اوئر کرنا چائے
تو تو میرے عزیز